السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جناب ٹھیک ہو
ہاں جی بھائی میں ٹھیک ہوں
گرمیشتی ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں شکر اللہ تعالی کا آ آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی بھائی گھر میں سبھی ٹھیک ہے
کیا کر رہے ہو بھائی جان؟ جی شکر اللہ تعالی کا سب ٹھیک ہے آپ بتائیے ہم کیا بس بیٹھا ہوا تھا تو سوچا آپ سے تھوڑی گفتگو کی جائے
ہاں جی بھائی اچھی بات بائی
موسم کیسا ہے وہاں کا
موسم موسم تو بڑھیا ہے ابھی بارش ہو رہی ہے باہر ٹھنڈی بھی اچھی بڑھ گئی ہے
اچھا پھائی جان تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ
ج
آ کے ساتھ تھوڑی الیکٹرسٹی کے بارے میں تھوڑی سی گفت م چاہے آ سے کچھ ہاتھ علم حاصل کیا جائے اور کچھ باتیں آپ جائ
اچھا ٹاپک اٹھاائے
جی بھائیائی جان جیسا کہ آپ کو پتا ہے گ ہیں اس سے اگر آپ کے وقت ادا اندھیرا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے پرانے زمانے میں ہمیں بشاروں کی ضرورت پڑتی تھی شموں کی ضرورت پڑتی تھی چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی اب یہ الیکٹریسٹی آئی ہے اس لیے کیا ہے ہماری زندگی روشن کرنی ہے رات میںے سے ب جاتے ہیں گھر کے باقی اخراجات گھریلوپ مطلب جو ہیں جیسے کہ فریج ہے یا گیزر ہے یا اور سارا چیزیں ہے جس سے ہم بہت ساری ش مام ایسا ہوئی ہے
صحیح بات بولے
کے لیے ہمارے پاس اب مشینیں آ گئی ہیں جو کہ الیکٹرسٹی پہ چلتی ہے یا مطلب کھانا ٹھنڈا رکھنے کے لیے کھانا گرم کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کے لیے ہمیں الٹر لیے بہت سارا فائدہ مل رہا ہے مطلب ہم آج دیکھیے تو ہمارے گھر کی لگ بھگ ہر کوئی چیز ہے وہ الیکٹرسٹی پہ ہی چل رہا ہے مطلب
بایا
دیکھیے آپ لیپ ٹاپس دیکھیے کمپیوٹر دیکھیے فریج دیکھیے واشنگ مشین بت ساری بہت ساری چیزیں ہیں مطلب موبائل فون کمیونکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں کچھارجنے ہے آپ ہی کچھ نہ کچھے اس کے لیے
ہاں جی بائے
جی
جیسے آپ نے بونا یعنی بجلی آج کے دور کی سب سے اہمیت ضرورت ہے اس کے بغیر آج کی زندگی کے کا تسر تصور کرنا بہت مشکل ہے گھر ہو سکول ہو ہاسپٹلس ہوں یا فیکٹریز اور بھی آفس سب بجلی پر چلتے ہیں الیکٹرسٹی نے انسانی زندگی کو آسان اور بہت بخشش بنائی ہیں اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں لیکن اگر کہ لط استعمال یا احتیاط کے ساتھ استعمال نہ کیے جائے تو بہت سارے نقصانات بھی ہیں
جی ب جان بالکل صحا
پہلا فائدہ یہ ہے کہ الیکٹرسٹی سے ہمارے گھر کے تمام ضروری کام آسان ہو سک ہوتے ہیں جیسے پنکھے پنکھے یعنی فین جو ہماری جو کبھی گرمی لگتی ہے اس کو کو یوز کر کے ٹھنڈی ہاتھ کر سکتے ہیں جیسے لائٹس وہ ہمیں دیکھنے کے لیے رات کو اندھیرے میں یہاں بہت ساری چیزوں میں ہم کو استعمال آتا ہے لائٹ جیسے ریفریجریٹر واشنگ مشین ایئر کنڈیشنر اور بھی دوسرے الٹ
آپنی
اپلائنسز بجلی کے مدد سے چلتے ہیں
جی بھائی جان
اس سے وقت اور محنت دونوں کی بچت ہوتی ہے ا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ ایجوکیشن کس شعبے میں الیکٹرسٹی کا بہت اہم کردار ہے اسٹوڈینٹس کمپوٹرس انٹرنیٹ پروجیکٹرس اور آن لائن کلاس کی مدد سے بہتر تعلیم حاصل کرتے ہیں رات کے وقت بھی روشنی کی وجہ سے مطالعہ اور ہوم ورک آسان کے سے کیا جا سکتا ہے اس لیے بجلی آج کے دور میں بہت ہی زیادہ ضروری اور اہم چیز ہے تو آپ بھی بولے اس کے بارے میں کچھ
جیسا کہ آپ نے کہا تھا ایجوکیشن میں ال ہم یوزھی جو ڈیجیٹلائیشن ہوئی ہے اب آن لائن ایجوکیشن آج ہے اب بچوں اسمارٹ بورس پہ ان پہ پڑھنا پڑتا ہے اس کے لیے بھی ہمیں کن مطلب اسمارٹ ف کے لیے موبائل فونس کے لیے انٹرنیٹ کنیکشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے لیکن اس سے بہت زیادہ فدہ بھی ہوتا ہے آپ دیک سکتے ہیں اگر ہیلتھ کیئر کی بھی ہم بات کریں تو ہاسپٹل مشینیں ہیں جن سے جان بچائی جا سکتی ہے وہ مشینیں بھی اسی ال تو اس بہت ہی زیادہ فائدہ ہے ا ہے آ آپ ٹرانسپورٹیشن میں آج الیکٹرانک ویکل آئی ہے اس سے ہم بہتسا ہم کہیں بھی جکتے ہیں تو ہم وہ مطلب بیچ ج چارج کی جا سکتی ہیں ہے اگر آپ دیکھیے ب آج انڈسٹریز میں بھی مطلب بجلی کا بہت زیادہ استعمال
جی بھائی جان
اس چیز میں م فیکٹریز میں یا باقی ساری چیزوں میں بھی بہت استعمال ہو دھیرے دھیرے اب یہ جو الیکٹرسٹی ہے یہ ہماری مطلب زندگی دیکھیے روزمرہ زندگی جی بھائی جان جیسے کہ مطلب کوکنگ میں اگر کھانا بنانے میں الیکٹرکٹ آئے ہیں اور آئےری آئے ہیں ان سے ملب سارییز ابھی بہت زیادہ ضروری ہو آفس ورک میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب آفس کی پرنٹنگ مشین یا بقی اسکینر میں نیٹ میں ہر کسی چیز میں اب الیکٹریسٹی یوز ہوتی ہے م اگر جےیفٹی کے لیے مطلب سڑکوں کی سیفٹی کے لیے ٹی وی لگ ہیں یا آفس کی سیفٹی کے لیے یا بک سیفٹی کے لیے ای سی ٹی وی لگ ہیں
جی بھیا
ال الیکٹسٹی بہت ہی زیادہ ضوری ہو چکی ہے ہمارے لیے ڈاٹا پرسیسر انٹرنیٹ کلاڈ اسٹوریج کےے مطلب یہ ساری چیزیں بجلی پر ہی چلتی ہے آپ س جی
ہاں جی بھائی جیسے آپ نے جیسے آپ نے بولا کہ ہاسپٹل میں ایکس رے وغیرہ ہاں ویسے ہی ہاسپٹل میں بھی الیکٹریسٹی کا اہمیت بہت زیادہ ہے آپریشن تھیٹرس اسرے مشینز وینٹلیٹرز اور دوسری میڈیکل مشین بجلی کی سے ہی چلتے ہیں اگر الیکٹرسٹی نہ ہو تو مریضوں کو کو علاج کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے جیسے انڈسٹریز اور فیکٹریز میں بھی الیکٹرسٹی کا بہت بڑا حصہ ہے مشینز بجلی کی مدد سے چلتے ہیں جس سے زیادہ اور بہتر پیداوار ہوتی ہے اس سے ملک کی ترقی اور معاشرت مضبوط ہوتا ہے اور لوگوں کا روزگار زیادہ
جی
و لوگوں کے روزگار میں زیادہ موقعے ملتے ہیں کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹ کے نظام میں بھی الیکٹرسٹی بہت ہی ضروری ہے جیسے موبائل فونز کمپر ٹیویژن اور انٹرنیٹ سب سے بجلی سے ہی مدد سے چلتے ہیں ریلویز سگنلز اور بہت ماڈرن ٹرانسپورٹ سسٹمز بھی الیکٹرسٹی پر ہی چلتے ہیں لیکن لیکن الیکٹرسٹی کے کچھ نقصانات دے تو میں آپ کو کچھ بتا بتاؤں گا بھائی جان پھر آپ بھی کچ اس کے بارے میں بتانا اگر الییکٹرسٹی الییکٹرک وائرس یا اپلنسس کو احتیاط سے استعمال نہ کیا جائے تو الیکٹرک شوق لگ سکتے ہیں اس سے آپ کی جان بھی جا سکتے ہیں جو کبھی کبھی جان لیوا بھی ہو ثابت ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ سیفٹی رولز پر عمل کرنا چاہے بھائی جان دوسرا نقصان یہ بھی ہے کہ بجلی کا زیادہ اور غیر ضروری استعمال انرجی کی ضائع سبب بنتا ہے اس سے بجلی کی کمی اور لوڈ شیڈنگ کا کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں ہمیں صرف ضرورت کے مطابق بجلی استعمال کرنا چاہے میرے بھائی جان اور لوگوں تب یہ بات پہنچی ہے کہ زیادہ سے زیادہ استعمال خرچ نہ کریں ضائع نہ کریں کیونکہ یہ انسانی زندگی کے لے بہت ہی ضروری ہے کہ ہمیں اس کو
جی بھائی جان جی میں یہ کہہ رہا تھا آپ ابھی آپ نے ابھی بنایا جی
مطلب اگر ہم دیکے ملب ال اور بھی کہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ملا اگر الیکٹرک شوق لگ جائے کسی کو اس کی جان بھی جائے پہ تو الیکٹرس شپ بہت سارے فائر حضر بھی ہوئے ہیں بہت مطلب اگر ہم دیکے اور الیکٹرٹی میں ایک چز یہ بھی ہے کہ مطل الٹ کہاں تو آسان ہو چکا ہے لیکن ہے کہ اگر الیکٹرسٹی چلی گئی تو سارا کام ٹھپ ہو جائے کوئی بھی کام ہی نہیں ہو سکتا پھر اس کے آگے تو الیکٹرسٹی سے ہمیں مطلب فائدے بھی ہوئے ہیں بہت سارے نقصان بھی ہوئے آ دیکھ سکتے ہیں تھرمل پلانٹ سے بہت سارا نقصان بھی ہوا ہے پولوشن ہوا ہے وہ اسی پہ چلتے ہیں تھرمل پلانٹس اورہوں نے بہت زیادہ نقصان دیا ہے ہمارے انوائرمنٹ کو کو ہمارے مطلب روزمرہ زندگی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آج کل مطلب بہت زیادہ کوسٹلی ہو چکی ہے اس میں بہت سارے پیسے لگتے ہیں مطلب الیکٹرسٹی بنانے میں الیکٹرٹی خرچ کرنے میں مطلب اس نے بھی اور بھی نقصان دیا ہے ہمیں یا الیکٹرانک ویسٹ جو اب بن چکے ہیں پرانے گیزر ہم دھ سکتے ہیں وہ مطلب انہوں نے اور زیادہ پولوشن بڑھا ہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈیشن بھی ہوئی ہے وائرس کی وجہ سے جو بجن آ رہے ہیں یا ٹاورس آئے ہیں
ہاں جی بائے
جو ہے اس کی وجہ سے بہت سارے چرندے پرندے بھی مر چکی ہیں مطلب بہت زیادہ خطرہ بھی ہے ان چیزوں سے مینٹل ہیلتھط
سنے بولا ہاں جی ہلو
والے دن بدتے جا رہے ہیں جی بھائی جان
میں بول رہا آپ کی آواز
ہوتا ہے کبھی کھی ایسا نیٹ ورک میں یہی بتا تھا میں نیٹ ورک کی جو
جی بھائی جان یہی کام کا بھی ہوتا ہے ہاں جی جیسے آپ نے بولا یہی کہ ہاں جیسے آپ نے بولا کہ چرندے پرندے ختم ہو رہی ہے ریڈیشن ویے اور کچھ جنگلات بھی ختم ہو رہے ہیں جیسے ہم کو پاور ملتا ہے یہ پانی سے ملتا ہے جہاں سے بڑے بڑے ڈیم جو بناتے ہیں اس کے لیے ان کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل کے دور میں بہت سے س ڈیفارسٹریشن ہو رہی پیڑ پودوں کو کاٹنے کے لیے کاٹتے ہیں ان کو بنانے کے لیے بہت زیادہ جگہ لگتی ہے اس کے لیے تو اس لیے لوگوں کو دیکھنا چاہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیڑ بھی نہ کاٹے ہاں جی آخر میں یہ کہ جاتا تھا کہ ڈٹ اللہ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے اور جدید زندگی کی بنیاد ضرورت ہے اس کے فائدے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں اگر ہم بجلی کو احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ استعمال کر کریں اور اس کو بچت کریں تو ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے اور ماحول کی حفاظت بھی کر سکتے تو آپ بھی کچھ بولے اس کے بارے میں لاسٹ میں
مطلب آ بات کر کے اچھا لگا مطلب ب بہت ساری پت آپ کو میں نے کچھ کروایا ہے اللہ حافظ آپ بھی اپنا خیال رکھیںے ہم بھی اپنا
تو بائے اللہ حافظ خوشراو خوش آ رو